ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں جی اور ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر ب سب ٹھیک ہے
شکر شکر آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ میںت بھی ٹھک ہوں آج اسکول سے واپس ہوتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اسکول لائف کتنی خوبصورت اور یاد
بالکل صحیح کہا تم نے اس اسکول لائف انسان کی زندگی کا سب سے آسان دور ہوتا ہے اسی دور میں ہم سیکھتے ہیں دوست بنا بن بناتے ہیں اور اپنی شخصیت کو نکھارتے ہیں
ا مجھے یاد ہے جب ہم پہلی بار اسکول گئے تھے کتنا عجیب لگتا تھا نئے لوگ نئے ٹیچرس اور نئے ماحول
ہاں پہلاے دن تو میں بھی بہت گھبرایا ہوں
ہاں سکول صرف تعلیم حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ یہاں انسان ادب تہذیب اور ڈسپلن بھی سیکھتا ہے
بالکل اگر سو سکول نہ ہوتا تو شاید ہم اتنی چیزیں کبھی نہ سیکھ پاتے ٹیچرز ہم ہمیں صرف کتاب علم نہیں دیتے بلکہ اچھے انسان بنانے کی تعلیم بھی دیتی ہے
میرے خیال میں سکول لائف کا سب سے خوبصورت حصہ دوست ہوتا ہے دوست ہمارے ہر سکھ دکھ میں ساتھ دیتے ہیں
میں نے بھی اسی بات سے متفق ہوں سکول کے دوست اکثر پوری زندگی یاد رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہنستے ہیں کھیلتے ہیں اور پڑھتے بھی پڑھائی بھی کرتے ہیں
سبجیکٹ کون سا ہے
مجھے سائنس بہت بہت پسند ہے مجھے ان مجھے چیزوں کے بارے میں جاننے کا شوق ہے تمہارا فیورٹ سبجیکٹ
مجھے اردو اور انگلش دونوں پسند ہے مجھے کہانیاں اور مضامین پڑھانا بہت اچھا لگتا ہے
اچھی بات ہے ہر سٹوڈینٹ کا سپنا ایک ہمم پسندیدہ سبجیکٹ ہوتا ہے کسی طرح ہر کسی کو اپنی صلاحیت ہوتی ہے
سکول میں اسمبلی کا وقت بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے سب سٹوڈینٹس ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور دن کا آغاز ڈسپلن کے ساتھ کرتے ہیں
ہاں اسمبلی سے ہمیں وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس ملتا ہے
سکول کی یونیفارم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
بہت اس سے سب سٹوڈ نظام پیدا ہوتا ہے
بالکل یونیفارم ہم میں سکول کی پہچان بھی دیتی ہے
ہمم کے درمیان تھوڑا ارام مل جاتا ہے اور دوستوں کے ساتھ باتیں کا موقع ملتا ہے
ہاں لنچ بریک لنچ بریک میں سب اپنا اپنا کھانا شیئر کرتے ہیں یہ لام پیار کر
کیا تم نے کبھی اسکول کی کسی کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے
جی ہاں میں نے اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا اور دوسری پوزیشن حاصل کی تھی
باہ بات تو بہت اچھی ہے میں نے بھی ایک مرتبہ سائنس ایک ایگزیبیشن میں حصہ لیا تھا
اسکول کمپٹیشن سے اسٹوڈینٹس کا کانفیڈینس بڑھتا ہے اور ان کی صلاحیتیں سامنے آتی ہے
بالکل اس لیے ٹیچرس ہمیں ہمیشہ کمپٹیشن میں حصہ لینے کی حوصلیت افظے کرتے ہیں
اسکول ٹرپس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
مجھے اسکول ٹرپس بہت پسند ہیں ہم نے
ہلو ہلو
ہاں جی
میں نے بھی اسکول کے ساتھ ایک ہسٹوریکل پلیس کا ٹور ہسٹوریکل پلیس کا ٹور کیا تھا وہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے ر ملا
اسکول لائف میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر تعلیمی سرگرمیت بھی بہت اہم ہے
بالکل اسپورٹس ڈبیٹس اور کلچرل پروگرام سون کی شخصیت کو مضبوط بناتے
تمہارا
مجھے بیڈمنٹن پسند ہے اور تمہیں
کیا
آپ کی آواز رک جاتی ہے بہت بار مجھے بیڈمنٹن پسند ہے اور تمیں
مجھے
جی ب رہے ہلو
ہلو
آپ کی آواز بہت بڑ چلی جاتی ہے
اس نیٹ کو کیا ہوا
بٹ سے اسپورٹس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور ٹیم ورک کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے
صحیح کہا اسکول ہمیں مل جل کر کام کرنا سکھاتے ہیں
مجھے اپنی ٹیچرس کی محنت دیک کر ہمیشہ حیرانی ہوتی تھی کہ وہ کس لی اللہ تن سیام پڑھاتے تھے
ٹیچرس واقع طالب علم احترام ہوتے ہیں ان کی محنت کی وجہ سے سے ہی ہم علم حاصل کرتے ہیں
بس کی ہمیشہ احترام کرنی چاہیے
بالکل ٹیچرز کا حکم ماں باپ کے بعد سب سے بلند مانا جاتا ہے
اگزام کے نام سنتے ہی مجھے تھوڑی ٹینشن ہونے لگتی ہے
مجھے بھی لیکن اگر پورے سال محنت کی جائے تو ایگزام مشکل نہیں لگتا
صحیح کہا ریگولر اسٹڈی سے ایگزام آسان ہو جاتے ہیں
اسکول لائف ایک اور خوبصورت پہلو ہے یہ ہے کہ جہاں ہم نز ذمہ داری سیکھتے ہیں
ہاں ہوم ورک کرنا وقت پر اسکول آنا اور اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنا اپنی ذمہ داری بناتے
مجھے اسکول کی مجھے اسکول کی لائبریری بھی بہت پسند ہے
لائبریری خزانہ ہوتی ہے وہاں سے ہمیں بہت سی معلومات ملتے ہیں
کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں ہلو ہلو
جی جی بالکل کتابیں ہمیں نئی خیالت اور نئی دنیاؤ سے متعارف کرواتی ہیں
آج کل ٹیکنالوجی بھی اسکول لائف کا اہم حصہ بن گئی ہے
ہاں کمپیوٹرس اور اسمارٹ کلاس کی وجہ سے پڑھائی اور بھی دلچسپ ہو گئی ہے
یکن ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے
بالکل اگر ہم صرف موبائل فونس میں مصروف رہیں تو پڑھائی متاثر ہو سکتی ہے
اسکول ہمیں بیلنس رکھنا سکھاتا ہے
تمہاری نزدیک اسکول لائف کا سب سے یادگار لمحہ کیا ہے
میرے لیے انمول فنکشن بہت یادگار تھا میں نے اسٹیج پر پرفارمنس دی تھی سب نے تالیاں بجائی تھیں
واہ میرے د رائے فیئر ویل پارٹی تھی فیر ویل پارٹی کا دن یادگار تھا سب دوست مل کر تصویریں لے رہے تھے اور پرانی یادیں تازے کر رہے تھے
اسکول لائف کے لیئے لمبے اسکول لائف کے یہ لمبے کبھی بلائے نہیں جا سکتے
بالکل جب ہم بڑے ہو جاتے تحت وہ اسکول کیایاے اور بھی کیمتی ل
ہ اسکول ہمیں صرف علم نہیں دیتا بلکہ زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے
ہاں یہاں ہم سچ بولنا محنت کرنا اور دوسروں کے آشرام کرنا سیکھتے ہیں
اسکول میں ہر دن کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے
تعلیم کا مرکز کہا جاتا ہے
اگر اسکول نہ ہوتے تو معاشرے کی ترقی ممکن نہ ہوتی
بالکل تیلیم ہی وہ روشنی ہے جو جہانت کے اندھیروں کو دور کرتی ہے
ہر ہر اسٹوڈنٹ اس کو اپنی اسکول لائف کی قدر کرنی
اور ہر لمحے سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے
مجھے یقین ہے کہ آج سے سال بھر بھی ہم اسکول کے اسکول کے دنوں کو یاد کرار یاد کر کے مجشھ مسکرے ج مسکرے جائیں گے
لائف انسان کی زندگی سب سے خوبصورت دور ب کرزور ہوتا ہے
اسی لئے کہتے ہیں کہ اسکول کی یادیں کبھی پرانی نہیں ہوتیں
بالکل صحیح چلو آج کی گفتگو سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسکول لائف ہمیں علم دوستی ڈسپلن اور زندگی کے اہم اصول سکھاتے
اور یہ بھی کہ ہمیں اپنے اسکول ٹیچرس اور دوستوں کی قدر کرنی چاہیے
ہاں ہاں بہت بہت خوب مھے اسکول لائف پر بات کرنا بہت مزہ آیا
آپ کو متنا نہیں ان جڑی
ہاں ہاں تھوڑی سی
مجھے بھی پھر کسی نئے موضوع پرر بات کریں گے
اسکول بھی جانا ہے
چلو اللہ حافظ سو جاؤ آپ کرو آپ آرام وغیرہ مجھے بھی کل اسکول جانا ہے صبح کے آٹھ بجے
ہاں مجھے بھی آج کی گفتگو کرنے میں بہت مزہ آیا چلو اللہ آپ پھر کسی نئے موضوع پر بات کریں گے محسوس جاتیوں والو
اللہ حافظ